السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی جان بتائیے نا اامی ابو لوگ کیسے ہیں بھائی جان
سب خہریے تھے بھائی جان اپنا کہیے
میرا بھی سب کھہ رہی تھے امی ابو لوگ سب کھہ رہیے تھے بھ جن اور بتائیے نا کھانا کھا لیے بھ جن
کھانا بن رہا ہے
کیا کیا بن رہا ہے بھائی جان
کھانسی کا مانس اور چاول سلاد اب بتائیے کہ
جی ادھر بھی بن رہا ہے بریانی بن بن رہا ہے بھجان اور پھر وہ جو مطلب سلاد ہے اور ب ہے نا بھ جان پڑھائی وڑھائی چل رہا ہے ٹھیک سے
ہاں بھائی جان سب بڑھیا سے چل رہا ہے آپ بتائیے
جی میرا بھی بڑھیا سے چل رہا ہے کتنے گھنٹہ پڑھتے ہیں بھ جان
دن میں تین چار گھنٹہ پڑھتے ہیں اور رات میں دو دو گھنٹہ
اچھا کس کس وورگ میں ہیں آپ بھائی جان
بارہویں ورگ میں ہیں ہم
اچھا ہم بھی بارہویں ہم بھی بارہویں کچ سا میں بھی
چلیے ٹھیک ہے
اور جی بھائی جان کی جی بھائی جان کتاب پڑھنا ہم کو بہت پسند ہے سمجھی
ا
جی آپ کو مطلب کتاب پڑھنے کیسا مطلب لگتا ہے بھائی جن
بہت اچھا
اچا اچھا لگتا ہے اچھا رکیے رکیے آپ اور بتائیے نا بھ جان کہیں گھومنے وومنے جانا ہے کہ نہیں بھائی جان
جانا ہے
جی کہاں جانا ہے بھائی جان
سوچ رہے ہیں کہ منالی گھوم کے آیا جائے
اور مطلب بھائی جان لوگ کے ساتھ جانا ہے کہ اکیلے جانا ہے بھائی جان
سوچ رہے ہیں کہ سب دوست کو لے کر جیں
اچھا بھائی جان لوگ ا کے سات
ہاں بھائی جن بھائی سب کے ساتھ
جی اور مطلب بتائیے نا امی ابو لوگ سب خیریت ہے نا بھائی جان گرمی کا پرباؤ ان کے اوپر نہیں ن پڑا ہے
نہیں بھائی جان سب کھہ دیا تھا
ادھر گرمی کا حال کیسا ہے بھائی ج کیسا مطلب اس موسم کیسا ہے
ادھر کا بھی موسم بہت مطلب دھوپ بہت زیادہ ہے گرمی بھی پڑ رہی ہے لیکن ابھی گرمی تھوڑا کم ہے
اچھا ہاں رات کو تو بھائی جان گرمی کم ہو جاتی ہے کیونکہ دوپہر میں مطلب دوپہر میں نا گھام بہت زیادہ دھوپ نکلتا ہے نا بھ جن
ہاں
جی اور رات کو بھی اب اب دھیرے دھیرے رات کو بھی گرمی پڑے گی دیکھیے گا بھائی نا گرمی کیوںکہ بڑھ رہی ہے ب جی اور بتائیے نا آپ مطلب آپ آپ بنا رہے ہیں مٹن چاول مطلب مٹن چاول کی امی جان بنا رہی ہے
امی جان بنا رہی ہیں
ا اچھی بناتی ہے امی جان
ہاں بہت اچھے بناتے ہیں
ہم بھی آج بنا خود سے بنا رہے ہیں کیونکہ امی جان کا تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا تھا سمجھے بھائی
ہوں
تو سوچے خود سے بنا لیتے ہیں
خود سے پنانے میں خ سے بنانے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے
جی جی بھائی جان صحیح بولے ہیں ادھر پیڑ پودا لگائے ہیں کہ نہیں بھائی جن
اور لگائے ہیں
کس کس چیز کا پیڑ پودا لگایا ہیں بھائی جان تھوڑا ڈیٹیل میں مطلب بتائیے ہم کو مطلب اس کے بارے میں پورا
کٹال کا پین لگائے ہیں اس کے بعد نیم کا ایک پین ہے اس کے بعد کیلا کے لگائے ہیں اور ایک قدم کا پڑ ہے ایک آم دو آم کا پےڑ ہے اور چھوٹی چھوٹی پ ابھی لگائے ہیں گول کپ
پھول وول لگائے ادھر کھالا ہو رہا ہے بھائی جان نا
ہاں ج کو
اس کا پودا لگایا کہ نہیں بھ
لگائے ہیں
ہ
آپ لگائیں
جی بھائی جان ہم بھی لگائے ہیں پھول کا پودا پھول میں ہے بھائی جان ا گیندا کا پودا ہے پھر اڑل کا پودا ہے پھر جٹ مسی کا پودا ہے پھر سور مکھی کا پودا ہے پھر اور ایک آتا ہے کنیر کا پودا ہے مطلب پھول میں اور پھر دو آم کا مطلب پیڑ لگائے ہیں پھر دو لیچی کا پیڑ لگائے ہیں پھر دو کٹہل کا پیڑ لگائے ہیں اور پیچھے والا چھیتر جو خالی ہے اس میں لگا دو پپیتا کا پڑ ہے پھر ایک نیمبو کا پیڑ ہے اور ایک انجیر کا پیڑ ہے ادھر پیچھے والے چھیت میں تو مطلب اور دو کیلا کا بھی پیڑ ہے بھائی جان کیونکہ یہ سب رہتے ہیں نا بھائی جان تو واتورن شھ رہتا ہے سمجھے اور یہ سب کاربن ڈکڈ کو زیادہ ماتا میں اشوشت کر کے اور اس کو مطلب واتورن کو شھ کرتے ہیں ن بھائی
ہاں بھائی
جی پیڑ پودا لگانا چاہیے ایے اور بتائیے نا بھائی ج نا آپ کو مطلب کھیل میں کون سا کھیل پسند ہے بھ جان
کھیل م پسند ہے بیڈمنٹن فٹ بال اور گیم میں فری فائر کھیلتے ہیں بس نہیں
اچھا اور مطلب بھائی جان لوگ کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوں گے
ہاں
کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں بھائی جان
جا
کہاں اچھا ہاں بتائے ہیں بھ جن ہم بھی سوچ رہے ہیں بھ جن گووا جانے کا سمجھ گوو جانانا ہے بھائی جان لگ کے ساتھ آپ بھی چلیے گا بھائی جان ہم کیونکہ اب شہر سے ہم بھی آئے گئے گاؤں بھائی جان لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا اور گووا میں جو ہے بہت مطلب پیڑ پودے ہیں اچھے نظارے دکھتے ہیں وہاں کا اور مطلب سمندر بھی سمندر کا پانی جو ہے نیلا نیلا دکھتا ہے کیونکہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے کھارا پانی ہوتا ہے نہیں بھائی ج اسی لیے نیلا نیلا دکھتا ہے اور وہاں پہ کچرا گاؤں کی مطلب شہر دلی جیسے ہو گیا اس کی اپیکھا وہاں پہ کچرا کم ہے گووا میں سمجھے بھائی
ہاں صحی کہہ رہے ہ
جی شھ واتورن بھی ہے اور وہاں پہ بہت پٹک لوگ بھی گھومنے آتے ہیں ہر مطلب ہر مطلب ہر دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی نیا آتا رہتا ہے گھومنے تو ہم لوگ بھی نیا بن کے چلا جائے گا سوچ رہے ہیں گھومنے چلیے گا نا بھائی جان
ہاں جرور چلیں گے
جی بھائی جان اور مطلب اور بتائیے نا بھائی جان بریانی مطلب خود سے بنا لیتے ہیں آپ
ہاں
اور کھانا میں کیا کیا بنا لیتے کیا بھائی جانب
کھانا میں چاول دال سبزی سبزی ہر طرح کا بنا لیتے ہیں اور من مانساہاری میں بھی چکن مٹن بریانی اب بنا لیتے ہیں
جی اور مطلب روٹی آ جاتی ہے نانی بھ جان
روٹی بنا لیتے ہیں کسی بھی طرح تھوڑا موڑا آ جاتا ہے
جی مطلب اتنا اچھے سے نہیں رہتے ہیں نا
گول چوٹی نہیں ہو پاتا ہے
جی ہم بھی سوچ ہم بھی بنا لیتے ہیں بھائی جان مطلب روٹی جو ہوتا ہے نا تھوڑا گول ہم سے بھی نہیں بنتا ہے وہیں پر پروابلم ہے لیکن کھانا میں سب چیز ہم بھی بنا لیتے ہیں جیسے بریانی ہو گیا یہ سب بنا لیتے ہیں بھ ج اور شاکاہاری میں سااری دونوں بنا لیتے ہیں سمجھے بھائی اور بتائیے نا بھائی جان مطلب ادھر تو آم کا سیزن چل رہا ہوگا نا
ہ ب
پیام کا سیزن چل رہا ہے بھائی جان تو آم رس بنانے آتا ہے آپ
بول رہ ہو نہیں بھائی جان ہم کو نہیں آتا ہے
جی تو مطلب آم رس جی ہم کو تو آتا ہے ادھر حال ہو رہا ہے بھ جان تھوڑا تو ہمم آر مطلب بناتے ہیں تو پہلے جاتے ہیں باغوانی سے آم توڑ کر لاتے ہیں پھر ایک ڈگچی میں پانی گرم کر لیتے ہیں سمجھے بھائی ج اور اسی اس شام کو میں ابال اچھے سے مطلب پانچ منٹ تک ابال لینا ہے اور پانچ ٹم اور اس کو ابال کر اچھے سے اور اس اس کے اوپر کا جو پرت ہوتا ہے وہ چھیل کر ہٹا دینا ہے اور ہاتھ سے آم کو اچھے طرح سے ملا کر سمجھے بھائیے
ہاں بھی
اور اس میں جیرا ڈال کر پھر جتنا ماترا میں بنانا ہے آم رس اتنا ماترا میں پانی ڈال کر پھر اچھے سے گھول لینا ہے اس میں چینی ڈال کر اور بن گیار سب کا بہت مطلب دھوپ سے بھی راحت دیتا ہے ب ہاں
صحیح رہے بہت اچھا لگتا ہے ہم
جی بھائی جان اور مطلب ہمیں ابو لوگ سب خیریت ہے نا بھائی جن
ہاں سب کھ رہیے تھ
امی ج نانی جان کے یہاں کبھی گھومنے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی جناا
جاتے ہیں بھر گائے تھے ادھر اسی مہینے میں
جی نانی جان آپ کی کیسی ہے بھائی جان
بہت ہی خیریت ہے
اچھا اور چلیے نانی جان گئے تھے تو کیا کیا کھلائی تھی ن نہیں جاناب آ کو بھ ج
ہم کو کائی تھی چکن اس کے بعد تھوڑا مارکیٹ سے بازار سے گائی تھی بریانی اور مٹھائی یہی سب
جی مطلب نانی جانا آپ کو بہت تیار کرتی ہے نا بھائی
بہت زیادہ کرتی ہے
جی بھائی
جٹھ
چلیے بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت خوشی ملی بھائی جان اللہ حافظ بھائی جان
اللہ حافظ
الحمد للہ بھائی جان انشاء اللہ اللہ حافظ